السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہیلو آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو ہلو ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ
بس شکر اللہ کاا
کیا آج بھی ہاں جی الحمد للہ بیٹا آیا گھر
ہاں وہہ آیا
چلو اچھی بات ہے اور
ک
ہاں میں ٹھیک ہوں
کیا کر رہی ہو
بس ابھی بھیٹ ہ ریسٹ ہی کر رہی تھی تو سوچا آپ سے بات کر لو اور یہ بھی بت تلوم کہ گولڈ کی ریٹ بہت لو ہو گئی ہے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے سنا تھا جو اٹھارہ کیرٹ ہے نا وہ دس ہزار ہو گیا ہے
سچ میں
خدائی کی قسم ہالمارک بارہ ہزار اور جو ون گرام بسکٹ ہے نا وہ فورٹین تھاؤزینڈ فائیو سکس ہنڈریڈ ہو گیا ہے
ہ
ہاں سونے کی گراوٹ بہت آ گئی بہت زیادہ قیمتوں میں گراوٹ آ گئی
ہ ابھی پیسے ہوتے تو میں یہ نہیں بیچتی میں وہاں سے لاتی ہی صرف
ہاں اور کیا ایک کام کر لو کتنا ہے آپ کے پاس
ٹین ہے
اور جو میں نے فائیو دیے وہ لے کے
ہاں
ابھی اور س قسمیں دوں گی کتنا ہوا
ہ سکسٹین تھاؤزنڈ
پھر اور اگر کچھ ہے گھر پہ تو وہ بل نایا ہی لاؤ یہ مت بیچو میں پھر آرام سے تم سے لیتی پیسے واپس میں اور پیسے دیتی آپ کو اس میں کیا تھا آ تھوڑی ک جاتی
نہیں میں پھر یہ ہائی ریٹ میں بیچتی
وہی میں نے بولا نا وہی بولا
میں اس کو بولوں گی مجھے پیسے دو تب تک جب تک میں یہ بھیجوں گی ہے نا ٹھیک
ہاں میں نے وہی بولا نا اگر یہ اگر کرتی نا
ہاں میں اس کو یہی بولوں گی بولوں گی جب ریٹ ہائی ہو جائے گی میں بھیجوں گی آپ کو دوں گی ہاں ا میں دیکھوں گی میںہلے بھی دیکھ گ نا وہاں پہ اس کو کتنا آئے گا آج
ہوں
پھر اسی حساب سے ہے نا ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
اور آج کے پکایا تھا
دیکھو میں نے اسے بولا تھا نا پہلے آ جاؤ کال کرو اپ کال پہ کال کر رہی ہے ہاں بولو میں نے بولا تھا نا ایک آج ہم نے یخنی بنائی تھی فریش میٹ لایا تھا ہوں
ہ م بھی واضوان ہیں اور تنگ آ گئے ابو کھاتے کھاتے
فنکشن تھا مجھے پتہ ہے آاپ نے تو اپنا حصہ یہی بھیجا
ہاں مجھے لگا آپ بھی کھاؤ گے پ کیا کیا تھا
اس میں وہ سب کچھ تھا دہ تھی کباب تھا ناٹ پھول بھی تھا اور بھی گوشتبہ تھا رشہ تھا اور کیا تھا تھا اس میں بہت کچھ تھا اور وہ بھی تھا د م وہ بھی تھا
فربما میں نے کو اور ڈالا ہے شاید اس میں
اس میں اتنی برف جیمی تھی
ہاں وہ
ہاں وہ ڈی فریزر میں تھا نا
کیاحفظہ جی نے اپنی بہن کو دیا
میں نے سنا امر ساب نے بولا مجھے سلت نے ہاں
پوستا ویدیا
ہم نے ہمیں اس ٹائم دو بار کھانا دیا ایک دو بجے دوس س سات آٹھ بائے سات ہم نے شام کا پھر وہ کھایا ہی نہیں صرف میٹ اٹھانے کے لیے ہو دیا ہم نے بولا تھا ہم نہیں چاہیے میٹ بھی لے کے ن ہم کھائیں گے بھی نہیں
ہوتا رہتا ہے گھر کے فنکشن میں ایسا ہو
اس نے پ ڈیڈی نے نہیں نہیں بیٹھا بیٹھا کھؤ کھاؤ یہ کھانا ضروری ہے تو ہم بیٹھ گئے پھر ہم نے سب نے چائے پی سونے کے ٹائم پ کھانا ہی نہیں کھایا وہ صرف مٹ اٹھانے کے لیے
آپ کو پھر اس ٹائم نہ
چ
آپ کون ہے یہ
آپ کی قسم وہ سیدھے حساب اٹھانے کے لیے یہ بیٹھ
آپ کو پھر اور بھی آرام آیا ہوگا پھر تھا نا ازو میرے پاس اپ کو اور بھی ارام ایا ہو
پ سب کام ختم کیا ہے
ہاں اس کا دل ہی نکارتا تھا آج بھی جانے کا
ا کال سے سکول بھی جن گی ا ان شاء اللہ
ہاں سکول تو جائے گا ہی نا ان شاء اللہ کل سے
آج اس کو زکام اج میں نے نہیں بھیجا
ا سح کل سے وہ جائے گا پھر ہاں اس نے بولا نا یہاں نانی کو بولا مجھے ہر جگہ کی یاد آتی ہے م کسی کی یاد آتی ہے مجے بول نہیں سچ میں اس کو یاد آتی ہوگی یہ ایسا ی نہیں بولے گا
یہ کیا مسئلہ ہے اس کو
مسئلہ کچھ نہیں مسئلہ یہی ہے کہ اس کو یہاں پہ دل لگی زیادہ ہے
ہوں
بچپن سے ہی اس کو اچھا آج یہ مطلب بولتا ہے چلو ہم یہ بتائیں گے اسکول کی ڈر سے بول رہے اسکول کا ڈر تو ایسا ہے ہی نہیں آپ مجھے بولو جب آپ چھ مہینے بعد گھر گئی کہ پانچ دن کے بعد ہی آیا نا آپ نی چاچ کے ساتھ یہاں دن بھر
ہوں
تب آپ نے بولا نا یہ آپ دونوں کو فون پہ دیکھتا یہ روتا ہے
ہاں اور بھی
یہی وجہ ہے نا اس کو زیادہ ہے ہمارے ساتھ یہ اٹھتا ہی نہیں ہے میرے پاس سےی
یہ ہوتا ہے کسی بچے کو میں نہ حال سے جد
کچھ بھی کروں نا میرے پاس بیٹھتا ہے سب کو دور نکالتا ہے وہاں سے پھر میرے عمر نے بولا خدا کی قسم عمر نے کال بولا آپ اس کو زبردستی جا کٹ رہی ہو پھر جب خود دیکھا نا پھر بولا اس نے بھی یہ کیوں چنگم کی طرح وہاں فکس ہوا ہے
یہ بولتے ہیں اب اس نے مجھے اولو بنایا
ہاں بولتا ہے عمر نے مجھےو بلا عمر قسم کھا رہا ہے مگر اس کو نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے اس کو پاند کیا ہے یہ بول کے کہ جاؤ آفس جانا ہے شاید وہئی ل ہ
یہ پل آتا ہی نہیں اس کو شاید
چ بولا اس نے مجھے او بنایا تال
ہ یہ چال آکھھی
آگر آپ نے بولا نا مطلب جیسے ہی اس نے مجھے ہینڈ اوور کیا اس کا موڈ خراب ہوا
ہاں ہاں بہت یہ اسی اسی ٹائم پر ہوتا لیکن اس کو شارمائی شاید
ہ اس نے بولا اس نے مجھے گھر لیا ارے گھر نہیں لیتا تو کہاں لیتا
نشاد
پھر اس نے پیسے اس کے پاس رکھے تھے یا تمہارے پاس دیے
نہیں اس نے میرے ہاتھ میں دیے بولا اس کو ایک ماما نے دیے
ہاں اس کو میں نہیں دیے تھے وہ ماما نے نہیں دیے
وہ نے دیے تھے
ہاں
کیوں
میرا تو دل اسی کے ساتھ اٹیچ ہے میں اس کو کتنا بھی لاؤں کتنا بھی دوں میرا پیٹ تھوڑی بار
ر بہت اچھی ہے
ہے نا کلر بھی اس کا کتنا اچھا ہے
ہوں
ہاںامرسا اب بھی بول رہا تھا یہ اس پہ کھلی ہے
ہ اب وہ تھری پیس والا بھی آپ کو آرڈر کرنا تھا کوئی اچھا اچھا سا
میں دیکھ لی میں نے دیکھا تھا ایک اور سیٹ لیکن وہ جین والا ہے اب تم بول رہی ہو تھری پیس تو میں دیکھ لوں گی
ممی مزہ آ کر رہے
ارے میں میں خود کا بول رہی ہوں میں تمہاریے لیول سے نہیں سوچ رہی ہ یہ بتاؤ نا مجھے تم اسے یہ کل سے اسکول پہنا ہوگی نا
دیکھوں گی نا کل کیا یہ ابھی بڑی ہے نا تھوڑی ابھی لگے گی یہ
اچھا ٹھیک ضائع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر بولتی ہو نا چھوٹا ہو گیا چھوٹا ہو گیا اس وجہ سے میں نے بٹ
نہیں یہ بر ڈی
ہاں اب صاح نے بولا اچھا ہے بڑی ہ لائی کیونکہ پھر اس کی ہائٹ انشاء اللہ جلدی بڑھتی جل ماشاء اللہ بڑھتی رہتی ہے تو اچھا کیا اور باقی ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں
ہ چلو اچھا کیا اب تم بھی شانت ہونا میرا دل خوش ہو گیا
ہاں اس سے مجھے بہت تانگیہ
ہوں ہوتا رہتا ہے کوئی بچہ ہوتا ہے ایسے چلو سو جاؤ گی
چلو ٹھیک ہے ایک اور
ٹھیک ہے جی ایسے ہی رہنا